ہلو
سلام وعلیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو
ہم تو بنیا ہے آپ فرمائیں آپ کیسی ہیں
جی انشاء اللہ سب خیریت
اور فرمائے آج کیسے یاد کیا
ہ بس سوچا تھوڑا سی گفتگو کر لوں تھوڑا سا مجھے نا میرے گھر میں فنکشن ہے نکاح وکاح ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سے سے مہندی کے لیے بات کر لو ں کوئی مہندی والی ہو تو ہمیں بتانا
جی ضرور ہمارے آس پاس میں تو کافی مہندی والیاں ابھی تو مطلب لوگوں نے مطلب بہت زیادہ شوق سے یہ ساری چیز چزیں سیکھنا شروع کر دیا ہے نا کیونک ا بھی بہت زیادہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی یہی ساری چیزیں آتی ہیں
جی جی بالکل بالکل کیا ہےنا کہ ہر فنکشن مہندی کے بنا ادھورا ہے انشاء اللہ پہلے ہاں عید کا یا پھر عید کا چاند ہو یا پھر نکاح ہو یا گھر میں کوئی بھی چھوٹ اتنامڑا فنکشن ہو مہندی کے بنا سب ادھورا ہوتا
جی یہ تو صحیح کہا آپ نے مطلب چھوٹی سے چھوٹی فنکشن ادھوری لگتی ہیں ولیمہ ہو کسی کا یا کسی کی سگائی ہو یہ ساری چیز زوں میں مہندی تو اور دیکھا جائے تو نا عورتوں کا شرنگار مہندی کی براد ہو تو ادھورا سا لگتا ہے
بالکل ا عورتوں کی زندگی میں بہت ہی اہم مطلب مہندی کو مانا گیا ہے اور کیا کہتے ہیں نا تو پھر میں سوچ رہی تھی نا سب کو مہندی لگوا لیں گے اچھی اچھی سندرسندر ڈیزائن آتی ہے مہندی کی آج کل تو آج کل تو مطلب کمی نہیں ہے اتنی سندر سندر ڈیزائن ہے ایک سے ایک بڑھ کے
جی اور اوپر سے ابھی آج کل کے لوگوں نے بھی الگ الگ مہندی کا ڈیزائن خود سے بھی بناتے ہیں نالوگ تو وہ بھی کتنا سندر لگتا ہے اور پھر ان ساری چیزوں کو سوشل میڈیا وغیرہ پے ڈالنا دوسروں کے لیے یے ساری چیزیں بھی اچھی لگتی ہے اور ایسے تو ہمارے وہاں اتنی مہندی والیاں ہیں نا انہوں نے اپنے مطلب الگ الگ ویب سائٹ بنا کے رکھا ہے لے کی گوگل وغیرہ پے بھی کوئی سرچ کرے تو یے ساری چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں کی گھر بیٹھے بیٹھے ان کو باہر باہر سے آڈر وغیرہ آ جاتے ہیں
جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اس سے نا ہمیں کیا کہتے ہیں ہمیں روزگار بھی ملتا ہے پیسے بھی ملتے ہیں مطلب ہمارا سوق ہوتا ہے ہم اس کو بھی پوری کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یے مہندی نا سب سے زیادہ اہم اور خاص ہوتی ہے ہم عورتوں کی زندگی میں
جی یے تو بالکل صحیح کہا آپ نے جی اور دیکھا جائے نا تو مہندی سے ویسا ڈیزائن یا فیشن کے لیے ہی نہیں ہوتی یے الگ ہی سندرتا اپنے مطلب عورتوں کے لیے لے کر آتی ہے اور یے ایک الگ ہی سادی کی بھی لے کر آتی ہے اور یے دیکھا جائے تو ہمارے بھارت کے لیے تو یے ایک الگ ہی خوشنما مطلب روپ ہے کی ہر ہر برادری کی عورتوں کو لگانا
جی جی جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا پر یے بھی ہے نا کہ مطلب آج کل نا مہندی کہ بہت ساری مطلب وہ چل گئی ہیں ویرائٹیز جیسے کی ایک تو وہ ہوتی ہے ارجنٹ میں مہندی لگا لو ایک وہ ہوتی ہے جو پہلے زمانے میں لیڈیز لگایا کرتی تھی ایک مہندی وہ ہوتی ہے جو کی صبح لگاؤ شام کو ہو جاتی ہے مہندی کی بھی تو مارکیٹ میں بہت ساری وورائٹیز آ گئی ہیں
جی ابھی دیکھا جائے ہم نے تو کل کل پرسوں ہی دیکھا تھا ایک ویڈیو میں جو جن پے مطلب سندر سندر اسٹیکر پے مطلب ڈیزائن بنی آتی ہے اور بس لگاتی ہیں اسٹیکر کے اوپر بس مہندی اپنا مطلب لگا دیتی ہیں تھوڑا سا اور اسٹیکر نکال دیتی تو پورا ڈیزائن آ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں مطلب وہ بھی ایک دم خوب اچھا طریقہ ہے مہیندی کالنے کا جن کو اگر مہندی کا ڈیزائن وغیرہ خود سے نہیں آتا ہو تو
بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کیا کہتے ہے بہت سندر سندر ڈیزائن وغیرہ آ رہی ہیں مہیندیاں بھی بہت قیمتی ہے پر نہ سب سچ بتاؤں نا تو وہ پہلے کے زمانے میں آپ پیڑ سے پتیاں لاتے تھے پھر ان کو سکھاتے تھے پیستے تھے وہ والی مہندی کچھ الگ تھی اس کی خوشبو مہینے مہینے تک رہتی تھی ہاتھوں میں ماشاءاللہ
جی یے تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور وہ جو خود سے گھر پے مطلب پیس کے بنائی جاتی ہے نا اس مہندی کا مطلب الگ ہی رنگ چڑھتا ہے جیسے کی آج کل بھی ہمارے یہاں پے بھی جتنے بھی نکاح ہوتے ہیں نا اس میں گھر پے ہی مہندی پسوائی جاتی ہے تو اس کا وہ الگ ہی آتا ہے
جی جی جی
مطلب بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں صرف مہندی تو ڈالی نہیں جاتی اوپر سے دیکھا جائے تو جس پیار سے ہم اس مہندی کو پیس کے بنواتے ہیں تو وہ بھی اس کا رنگ بھی الگ ہی آتا ہے
جی بالکل بالکل ہاں بالکل براؤن لال ایک دم اتنا سندر خوشبو رہتی ہے اتنی مطلب بہت زیادہ بڑی لوگوں کی پہلی پسند ہوتی ہے وہ مہندی ابھی آج کل کے تو کیا ہے کہ بجا بازار میں جاؤ کون لے کے آ جاؤ اور ترنت والی لگا لو مہندی ترنت لگ کے جھٹ پٹ سے فری ہو جاتی ہیں وہ مہندی مطلب کچھ اٹکے تھی اب ہماری دا دادی نانی ہے وہ بھی ہے ہماری باجی ہے خالہ ہے سبھی لوگ نا اپنے بالوں میں اس کو لگاتے ہیں ہاتھ والی کو پہلے پیستے ہیں پھر بھگوتے ہیں اس والی کو لگاتے ہیں نا انشا اللہ تو زیادہ بہتر رہتی ہے
جی دیکھا جائے نا تو مہندی کا بھی اپنا ایک الگ ہی مطلب وہ رہا ہے اپنے اپنے ہر سمے میں مطلب پرانے سمے سے وہ چلتی آ رہی ہے سب کی یادیں رہیں ہیں اپنے اب
جی جی بال کل بالوں میں لگاتی ہیں تو اس سے بال اچھی بھی ہوتی ہیں شیئنگ دیتی ہیں اور گھنے ہو ٹے ہیں بال اچھے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں تو بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ وہ ہے مطلب اچھی چیز ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور مہندی کا تو دیکھا جائے نا تو اپنے ہی الگ فائدے ہوتے ہیں چاہے آپ اسے ہاتھ پے لگائیں یا اپنے سر بالوں میں لگائیں
جی بالکل بالکل بالکل پہلے کے زمانے میں تو لے دیجئیں ہاتھوں میں لگاتی تھی پورا پورا ہاتھ ا لگا تھی پیروں میں لگاتے تھے نیچے تلوں میں بالوں میں لگایا کرتے ہوتے مہندی کا مطلب بہت اپچار بھی ہوتے ہیں اس سے
جی یہ تو ہم نے بھی سنا ہے کافی اور دیکھا جائے نا تو کوئی بھی شادی ہو کوئی بھی دلہن ہو بنا مہندی کے ادھوری ہی لگتی ہے
جی بالکل
آج کل تو کئی کئی بچیوں نے مطلب مہندی کا ڈیزائن بھی مطلب بہت کم لگاتی ہیں مطلب صرف ہاتھ کے تلووں پہ لگائیں گے تھوڑا سا کہ ہمیں اتنے پسند نہیں ہے لیکن جب ہم مطلب چھوٹے تھے نا تب کافی مطلب دیکھا ہے ہم نے نکاح کے ٹائم پہ کوئی بھی نکاح یا کوئی بھی شادی دیکھی جائے نا تو مہندی کے بنا ادھوری رہتی تھی ابھی تو آج کل بہت کم کر دیا کوئی استٹھک کیسا کر کے کچھ کر تے ہیں اس کی وجہ سے وہ زیادہ مہندی نہیں لگاتی ہے ورنہ پہلے تو اتنی سندر سندر مہندی لگاتی تھی
پھر آج کل نا جو باہر کی کیمیکل وغیرہ ڈلے ہوتے ہیں مہندیوں میں تو یہ باہر کی مہندی ہوتی ہے جو نقصان بھی کرتی ہے ہاتھ جل جاتے ہیں ایسے نکالو تو وہ پیپر جیسا نکلتا ہے ہاتھوں میں سے دو تین دن بعد زیادہ ویسی ہو جاتی ہے کالی کالی اب کیمیکل والی آتی ہے تو اسے افیکٹ بھی ہو تو سائڈ افیکٹ بھی بہت ہونے لگے ہیں
وہی یہ تو ہم نے بھی کافی سنا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ پہ ریشز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں وہ جھٹپٹ وغیرہ والی
جی جی جی جی مطلب ہاں مذاق بنا دیا ہے ہاں انسان نے اپنے فائدے کے لیے مہندی کو بھی مذاق بنا دیا ہے سوتے کوئی کلر گو کلر وغیرہ گھول کے لگاتے ہیں کوئی مطلب کو ٹیٹو والی لگاتے ہیں بہت زیادہ مطلب پر سب سے زیادہ مط مطلب ماشا اللہ مہندی تو وہی ہوتی تھی جو ہم پیس باغوں سے توڑ کے لاتے تھے اس کو پیس کے لگایا کر تھے سب سے زیادہ بیسٹ ہوتی تھی اس کی مہینوں مہینوں تو خوشبو رہتی تھی
جی یے تو بالکل صحیح کہا آپ نے وہ اس مہندی کا نا اپنا ہی رنگ تھا اور اپنی ہی مطلب کیا بولتے ہیں اسے چرچا میں بھی رہتی تھی ویسی مہندیاں مطلب ابھی بھی لگاؤ نا ویسی کوئی مہندی پیس اپنے سے پیس کے تو اس کی خوشبو الگ لگتی ہے اور جوہم مارک کٹ سے خرید کے لاؤ گے وہ تو مطلب الگ ہی لگتی ہے تھوڑی
ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ویسے بھی نا کوئی فنکشن وغیرہ ہے عید وغیرہ ہے کوئی گھر میں پروگرام فنکشن شن ہیں سارے تیوار ہیں تو پہلے شروعات نا ماشا اللہ مہندی سے ہی ہوتی ہے کیونکی مہندی ہوتی اتنی اچھی ہے پھر اس کے بنا نا تو شروعات مطلب شروعات بھی اس سے ہوتی ہے ختم سے بھی اس سے ہوتی ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے مطلب ہم بھی یہی کی کہہ رہے ہیں کی مطلب اس کے مہندی کے بنا تو کوئی بھی فنکشن ادھورا ہی لگتا مطلب ایسا لگتا ہی نہیں گھر جب گھر کی بچیا گھر کی عورتیں مطلب مہندی لگا کر اپنے ہاتھ مطلب رکھتے ہیں نا تو وہ بہت ایسا سنا ہے ہم نے سنت اور برکت
ہاں بالکل بالکل بالکل سچ ہے اپنے اپنے ہسبینڈوں کا نام لکھوا تی ہوں اس پے ہسی تا سارے تہواروں پے مہندی لگاتے ہیں اور پھر نا مہندی وہ زیادہ تر میں نے سنا ہے کہ رات کو لگا کے چھوڑ دو تو زیادہ اچھا کلر دے تے ہے اور اس پے مہندی لگانے کے ہاں ہاں اور اور کیا ہے نا اسے اور اسے اچھے کلر بھی آتا ہے اور ہم میں وقت کے حساب سے اچھے لگانے کے لیے وقت بھی چار دن میں کیوں لگا ہی نہیں پاتے ہے کیونکی باریک سے اتنا نکلتی وہ مہندی
جی اور دیکھا جائے نا تو ہماری ہمیں بچپن کی یاد آ گئی اس بات پے ہم ایسے امی ہمیں شام کو مہندی لگاتی تھی اور پھر وہ ہوتا تھا نا شککر اور پانی کا گھول ہم لگاتے تھے اس پے کی زیادہ رنگ آئے گا یے تو ہم سب سب نے اپنے بچپن
ہاں یے بچپن کی یاد ہے ضرور سچ کہہ رہے ہو آپ اور کتنا ہی شوق لگتا تھا نا جب چھوٹے تھے تو وہ امی جان لگاتی تھی نا امی ابو وہ امی کل لگاتی تھی تو پھر ہمیں بھی سوق لگتا تھا کی میہن مہندی لگانا مہندی لگانا کتنا ہی مطلب بھر بھر کے ہم ہاتھ لگاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے آج کل دے یے بھی تو ہے نا کہ مہندی کا جتنا بھی چلن بڑھ رہا ہے جتنا بھی رواج آگے بڑھ رہا ہے جنا تنا بھی اہم ہو گئی ہے عورتوں کی زندگی میں اتنے ہی طریقے کہ مہندی طریقے سے لگتی ہے ایک طریقے سے پہلے کے زمانے میں ایک طریقے سے لگا لیا کرتی تھی لیڈیزیں
جی ابھی تو الگ الگ نام آ گئے ان ساری چیزوں کے
ہاں بہت سارے نام ہے بازاروں میں بہت طریقے سے اس کو لگا سکتے ہیں ان شاء اللہ ویسے مہندی کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے لگانے کا
جی یے تو بالکل صحیح کہا آپ نے کوئی عربی ڈیزائن ایسا کر کر کے بہت سنا ہے ہم نے کہ مطلب اتنے الگ الگ طریقے کی آتی ہم تو جب چھوٹے تھے تب امی نے لگا دیا جب اگر ہاتھ میں مہندی ہے خالا کھانا کھلا دیں گے ہم سو جائیں گے اتنا ہی ہوت تا تھا ہمارے لیے
بس بس بس یہی ہوتا تھا نا وہ کیا ہے نا اب تو مارکیٹ میں برائڈل کے لیے الگ ہوتی ہے میلا سنگیت کے لیے الگ ہوتی ہے ولیمہ کے دن الگ ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو سب سب سب بھی رسموں کی الگ الگ مہین دیاں ہو گئی ہیں انشاء اللہ سب کے ہاں بالکل سب پہ الگ الگ رسموں کی الگ الگ مہندی مہندی اس عورت کی زندگی میں بےحد ہی خاص مطلب چیزیں ہو اور زیادہ ب
جی ایسا لگتا ہے نا خوشیوں کا رنگ دکھاتے ہیں وہ کسی بھی گھر کا
جی بالکل اس سے شروعات ہوتی ہے مہندی لگانا سب نے شروع کر دیا تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں فنکشن ہے یا پھر نکاح وغیرہ ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے
جی جی مجھے آپ سے بات کر کے بےحد ہی خوشی ہوئی ہے آج
خوشی ہوئی اچھا
شکریہ اللہ حافظ